السلام علیکم
وعلیکم ال کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں اپٹیک ہوں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اچھا سے ذرا مجھے ایک بات بتاؤ آ کو بجلی کی بل کتنی آتی ہے
ہمیں آتی ہے اس ٹائم نا ٹو تھاؤزینڈ تک کیونکہ ابھی ہے نا سمرز
ہاں ونٹرس میں کتنی آ ت
میں تھری تھاؤزینڈ تھری فائیو مطلب ایسا ہی کچھ
ہمیں تو پانچ ہزار آتا تو ونٹرس میں
بڑا مکان کیا ہو گیا بدھو لڑکی
یہ نا میں ابھی مطلب کبڑوں کو پریس کر رہی ہوں پتا ہے ابھی کتنی بجلی جاتی ہوگی میٹر میں
ہاں اور کیا دیکھو اب ہمارے بوگیز زرز ہے واشنگ مشین مو ر انورٹر فریج ڈیفیزر اور لائٹس اور فین اور انڈکشن رائس کوکر پس بس اور کبھی
اتنا تو ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہمیں اسٹیمر بھی ہے ہم گیزرز آف رکھتے اسٹیمرز آ رکھ اسٹیمر آن رکھتے
ہاں وہی ہے نا اور اور آپ کو پتا دیکھو ہم اگر مطلب پانچ سکس ممبرس ہے آپ اللہ کے حوالے بہت ہونا ہو نا
ہاں ہم تو نہؤ ہے
وہی میں نے بولا نا دیکو اگر کسی کو نہانا ہوگا پہلے ایک پھر وہھر اس میں بھی پانی جاتا ہے نا پھر جب توک پانی اوپر چڑھے گا اس میں بھی ٹرسٹی کی ضرورت لگتی ہے نا بجلی کی
ایک تو بہ ٹینک میں بھی فل پانی بھرنا اور اوپر دو ٹینکی ہے ان میں بھی پانی بھرنا
تا ہے نا پانی بہت لگتا ہے وہ کس سے وہ تب ہوگا جب لائٹ ہوگی جب الیکٹرسٹی ہوگی ہے نا
ہاں وہ بات تو صحی ہے
لیکن اگر میں سوچتی ہوں کبھی کبھار اگر یہ سرشٹی بھی نہیں ہوگی تو انسان پہوگل نہیں ہوگ
ہاں وہ بات تو صی پاگل تو ہو جائے گا اگر کبھی کبھار دن میں شٹ ڈاؤن رہتا ہے تو کتنا کتنی پروبلم ہو ہے
زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے تم تمہیں پتا آج میں مک اسکول میں بھی الیکٹرسٹی کے بارے میں لیکچر ہوا تھا تو سوچا تم سے اس بات پر بات کرو
ہاں یہ تو بہت دلچسپی ٹپ دلچسپ ٹاپک ہے الیکٹرسٹی ہمارا روز مرہ زندگی کا بہت اہم حصہ ہے جو جو میں ابھی تک کہہ رہی تھی کہ اس کا کتنا کردار ہے
سوچو اگر بجلی نہ ہو تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی
ہاں بہت زیادہ مشکل ہوگی ایک مطلب آپ سنو کہ مطلب آپ نے صحیح کہا نہ پنکھا چلے گا نہ لائٹ چلے چلے گی نہ موبائل چارج اور نہ انٹرنیٹ کام کرے گا
اچ اور نہ ہی ٹ نٹ کام کرے گا ہے نا
ہاں وہ بات تو صحی ہے میں تو وہی کہہ رہی ہوں
ن ب رہ ہ
میں بھی وہی کہہ رہی ہوں
ہاں ا آ کو پتا ہے اور گرمی میں تو بجلی کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ونٹرز میں ہم کانگڑی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں پھر بھی چلے گا لیکن سمورے انسان فین کے بغیر کیا کرے گا
کچھ بھی نہیں اجے نا مطلب خاص طور پر جب لوڈ شیڈنگ ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں
ہاں او کیا کیا کیا تم جانتی ہو کہ بجلی پیدا کیسے ہو جاتی ہے
ہاں تھوڑی بہت جانتی ہوں اتنا بھی مجھ میں اتنا علم نہیں ہے کہ میں بورا جان جاؤں لیکن تھوڑا بہت جانتی ہوں کہ مطلب پاور اسٹیشن میں الیکٹرک جنریٹر کی کی جاتی ہے لیکن تفصیل نہیں پتا
دیکھو پاور اسٹیشن میں پانی کوئلہ گیس ہوا یا سورج کی انرجی سے ٹربینس چلی جاتی ہے ٹربینس جنریٹرس کو گھماتی ہے اور الیکٹرسٹی پیدا ہوتی ہے
اچھا تو اس لیے ہائڈرو الیکٹرک تھرمل اور سولر پاور پلانٹ کا نام سننے کو ملتا ہے
بالکل ہائڈرو الیکٹرک پلانٹ پانی کی طاقت سے بجلی پیدا کرتی ہے
ہاں اور انوائرمنٹ کو بہتر بناتی ہے
اور سولر پینل سورج کی روشنی سے الیکٹرسٹی میں تبدیلی کر دیتی ہے
ہاں وہ بات تو صحی ہے مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں رینیبل انرجی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے
میں بھی اس رائے کا ہوں فصل فیر مہنگا بھی ہے اور ماحول کو نقصان بھی پہنچاتا تا ہے
ہاں آپ کی بہت صحیح ہے الیکٹرسٹی کے بغیر انڈسٹری بھی کام نہیں کر سکتی
بالکل فیکٹریز کی مشینز کمپیوٹرز اور پروڈکشن سسٹم سب بجلی پر درمدار ہوتے ہیں
ہاسپٹل میں بھی الیکٹرسٹی بہت ضروری ہوتی ہے
ہاں کیا آپریشن تٹر وینٹیلیٹر اور دوسری میڈیکل مشینس بجلی سے ہی چلتی ہے
اگر ہاسپٹل میں اچانک بجلی چلی گئی تو کیا ہوگا
بالکل اس لیے ہاسپٹل بیک اپ جنریٹرز ہوتے ہیں جو ایمرجنسی میں فورا کام شروع کر دیتے ہیں
یہ بہت اچھی بات ہے ورنہ مریض کو بہت مشکلات ہو سکتی ہے
ہم گھر میں ال تستٹی بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں
یہ مطلب آپ کی بات صحیح ہے کہ مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرتی ہو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب کمرے میں کوئی نہ ہو تو لائٹ اور فینس بند کر دیا جائے
ہاں میں بھی یہی کوشش کرتی ہوں اور جب مطلب ہمیں گرم پانی کا استعمال نہ کرنا ہو تو گیزر بند کرے یا پھر جس روم میں ہم بیٹھے اسی میں خالی لائٹ آن رکھے اور فضوج یہ نا پانی سے جو موٹرس لگاتے ہیں جو پانی ہوتا ہے وہ بھی ضائع نہ ہونے دے اور اور ٹی وی وغیرہ تب چلائے جب مطلب ہمیں دیکھنا ہو ہے نا
ہاں وہ بات صحیح ہے
بل بت بہت اچھی عادت ہے میں بھی موبائل چارجر استعمال کے بعد ساکٹ سے نکال دیتی ہوں
ہاں وہ ٹھیک آپ کا استعمال بہت اچھا ہے کیا تم الیکٹرک کرنٹ کے بارے میں کچھ کچھ پتا ہے
ہاں الیکٹرک کرنٹ الیکٹرانس کی حرکت کو کہتے ہیں جو وائر تار کے اندر سے فلو کرتی ہے
اور والٹیج کیا ہوتا ہے
وولٹیج وہ فورس ہوتا ہے جو کرنٹ کو موو کرنے میں مدد کرتا ہے
ٹھیک لیکن سیفٹی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے
بہت زیادہ مطلب وولٹیج اور کرنٹ دونوں الیکٹرسٹی کا اہم حصہ ہے
ا ہاں یہ بات تو صحی ہے اور خراب وائرس
اننک با الیکٹرک
کل کو فورا ٹھیک کروانا چاہیے
میں بو رہی تھی کہ ان کے بغیر ال سرکٹ کام نہیں کرتے مجھے سائنس ایکسپریمنٹ بہت پسند ہے خاص طور پر الیکٹرک سرک
ہاں نے ٹیکنالوجی کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا
بالکل کمپیوٹر اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ سب بجلی کی وجہ سے سے ممکن ہے
جین جی
آن لائن ایجوکیشن بھی
آن لائن ایجوکیشنس بھی الیکٹرک کے بغیر ناممکن ہوتی ہیں
اور آفسز کا سارا ریکارڈ بھی کمپیوٹرز میں ہی ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بجلی کا کردار قدر کرنی چاہیے
صحیح کہا بہت سے لوگ انرجی ویسٹ کر دییتے ہیں
ہاں ہم اگر ہر شخص تھوڑی سی بچت کرے تو ملک میں انرجی انرجی ڈیمانڈ کم ہو سکتی ہے
بالکل اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل میں بھی کچھ حد تک کمی آ سکتی ہے
الیکش نے انسان کی زندگی
ہاں رات کی روشنی گرمیوں میںل کولنگن ہیٹگ سب دین ہے
ہاں مطلب آج ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ الیکٹرسٹی کی اہمیت کیا ہے اس کو اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے ہاں میں نے آج کی گفتگو سے آپ سے بہت کچھ سیکھا کچھ آپ نے مجھ سے سیکھا کچھ میں نے آپ سے سیکھا بالکل صحیح ہے آج ہم نے یہ سیکھا کہ بجلی کا استعمال کیسے کریں ہمیں تو مطلب ہمیں اس کی بہت قدر کرنی چاہیے استعمال طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح نہ خود کو نقصان ہو اور نہ دوسروں کو نقصان ہو
بالکل بالکل صحیح تو ہے آپ نے اور پرریس کر رہ ہوگ ابڑوں گ
ہاں میں کپڈو کو تو پریس کر رہی ہوں لیکن ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی رکھ رہی ہوں کہ زیادہ بجلی زیادہ بجلی ضائع نہ ہو جلدی جلدی پریس کروں لیکن ابھی مجھے اتنی پین ہے کہ میں پریس ہی نہیں کر پا رہی ہوں
ج ابند کیا
نہیں ابھی بند نہیں کیا میں اٹھی تھی لیکن وہ بند کرنا بھول گئی تھی
اچھا جھ اب فی الحال بند نہیں رکھا آپ نے
ہاں وہ میں نے باند کیا
اچھا ٹھیک چلو اچھا کیا کوئی بات نہیں اب بعد ب جے تھوڑی بہت آپ کو فرق ہو جائے گی نا
ہی
ہنا
ہاں ہاں کیا کہہ رہی ہو
ہ
پ شک انا
کرو گی فریش
ہاں مجھے یہ ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے مجھے پیٹ میں اتنا درد ہو رہا ہے میں بیٹھ ہی نہیں پا رہی ہوں
اب ڈاکٹر کو نکلنا تھا نا پھر اچانک پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے اب
ہ نہیں الٹا کچھ بھی نہیں دکھایا بس ایسے ہی کچھ سمجھو
اچھا ٹھیک ٹھیک اثرات
ہاں
جٹھیک
اور چلو ہم اب تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں تو اللہ حافظ
اوکے اللہلہ